السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو شکر شکر گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
شکر شکر اور بتائیے چائے وغیرہ بھی
ہاں ہاں آپ نے بھی
ہ ہاں میں نے ابھی بھی آج تم کچھ سی ایک عجیب مگر گیرہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آسمان پھول اور لہو
یہ واقعی دلچسپ ٹاپپ ہے تینوں لفظ بالکل مخت مختلف لگتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے نا ان میں کوئی نہ کوئی گہرا رابطہ ضرور ہے
بالکل آسمان بلندی اور وسیع نظارے کی نشانی ہے پھول خوبصورتی اور نرمی کی علامت ہے اور لہو قربانی زندگی اور جذبہ بات کی نشانی ہے
خوب کہا تم نے جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ت کہہ انسان کی امیدیں بھی اس کی طرف بے پنا ہے ہم جتنا بھی آگے بڑھ جائےیں آسمان پھر بھی ہم سے دور رہتا ہے
ہاں اور اس اسی میں ایک سااکب چھپا ہے انسان کو ہمیشہ سیکھنا اور بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے آسمان ہمیں بتاتا ہے کہ منزل کتنی بھی بلند ہو سفر کبھی خ
اور پول آپ نے آپ کو سبق بولنا تھا نا آپ نے ت کا بلا
اچھا ٹھیک
ہ اچھا جیسے آپ ریڈنگ کر رہے ہو ویسے سے بتا رہے ہو اور پھول پھول مجھے بچپن کی یاد دلاتا جب ہم اسکول کے باگ میں پھولوں کو دیکھا کرتے تھے نا تو دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوتی تھی مجھے
پھول واقعی فطرت کا حسین تحفہ ہے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو الگ ہوتی ہے جیسے ہر انسان کی سخیت الگ ہوتی
بالکل بالکل گلاب محبت کی نش انی مانا جاتا ہے چمیلی کی خوشبو دل کو سکون دیتی ہے اور سورج مکھی ہمیشہ روشنی کی طرف رخ کرتی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی سورج مکھی ہمیں ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی روشنی اور امید کی طرح دیکھنا چاہیے
پھولوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے کچھ دن کھلتے ہیں اور پھر مرجا جاتے ہیں
ہاں اور اسی میں زندگی کا فی ف فلسفہ چھپا ہے خوبصورتی ہمیشہ باقی نہیں رہتی اسی لیے ہمیں ہر خوشی اور ہر محب خوبصورت لمبے کی قدر کرنی چاہیے
اب بات کرتے ہیں لہو کی لہو سنتے ہی سمجھ مطلب ل سمتے ہی مجھے اس زندگی کا ت سابراتا ہے انسان کے جسم میں دوڑنے والا لہو اس کی زندگی کی بنیادی حصہ ہے
سے ہی کہا اگر لہو نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں لہو صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی قربانی کی علامت
ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے سچ اور انصاف کے لیے قربانی دی ہے
قربانی کی وجہ سے ہی آج بہت سے ز زمینوں ج اجازی اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں
ہ مجھے لگتا ہے کہ آسمان پھول اور لہو کا اگر ایک تصویر میں جمع کیا جائے تو بہت گہری کہانی بنتی ہے
کیسے
سوچو ایک باغ ہے اس باغ میں رنگ برنگی پھول کھلے ہوئے ہیں اوپر نیلا آسمان ہے لیکن ان پھولوں کی حف حفاظت اور باغ کی ترقی کے لیے کسی نے محنت اور قربانی دی ہے وہی قربانی لہو کی صورت میں سامنے آتی ہے
وہ بہت خوبصورت تصبیح ہے مطلب ہر خوبصورتی کے پیچھے کسی کی محنت اور قربانی ہوتی
بالکل ہم اکثر پھول دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں مگر ان کو اگانے والے مالی کی محنت بھول جاتے ہیں
اسی طرح ہم آزادی کا لطف اٹھاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کم یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اس کے لئے مشکلات برداشت
ا کیا تم نے کبھی گغرو بی ات آفتاب کے وقت آسمان دیکھا غروبی آفتاب کے وقت آسمان مان دیکھا ہے
جی ہاں اور مجھے وہ منظر بہت پسند ہے سورج ڈلتا ہے تو آسمان شکر اور نارنگی رنگوں سے بر جاتا ہے
مجھے اس وقت لگتا ہے جیسے آسمانی پھولوں کے رنگ اوڑ لیے ہو
کیا خوبصورت بات کہی تم نے اور کبھی کبھی وہ شکری لہو کی یاد بھی دلاتے ہیں جو قربانی اور ذبح کی علامت ہے
جی ہاں فطرت میں بھی عجیب رابطہ پایا جاتا ہے رنگ روشنی اور جذبات سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لگتے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ آسمان ہمیں خواب دیتا ہے پھول ہمیں خوشی دی تی ہے اور لہو ہمیں ہممت دیک دایںں
اور جب یہ تینوں مل جائے تو انسان کی زندگی مکمل لگتی ہے
اتما نہ ہو تو انسان کی نظر محدود ہو جائے
اگر پھول نہ ہو تو دنیا بے رنگ لگنے لگے
اگر لہو نہ ہو تو زندگی ہیر نہ رہے
بالکل اسی لیے تینوں اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں
تمہارے خیال میں پول پھول اور انسان میں کیا مشابت ہے
میرے خیال میں پھول اور انسان دونوں کو محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اگر پھول کو پانی اور دھوپ نہ ملے تو وہی مرجا جاتا ہے اسی طرف اگر انسان کو پیار اور توجہ نہ ملے تو اس کا دل اداس ہو جاتا ہے
یہ بات بہت سچ ہے ہر دل ایک پھول کی طرح نازک ہوتا ہے
اور ہر خواب آسمان کی طرف اٹھتا ہے
جی ہاں اور ہر کوشش میں لہو کی گرمی اور محنت شامل ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے بہت سے شاعروں میں بھی ان تینوں چیزوں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا گیا ہوگا
ہاں کیونکہ یہ تینوں انسانی جذبات کے غریب ہیں آسمان امید کی پھول محبت کی اور لہو جذبے کی علامت ہے
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی لہو سے چلتی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھولوں کی طرف خواب دیکھ اور جب وہ اپنے مقاصد کے لیے محنت کرتا ہے تو آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے
واہ تم نے زندگی کا بہت خوبصورت خسالہ خوشالہ کیا
خلاصہ کیا شکریہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی درد بھی آتا ہے ہلو
ہاں بالکل جیسے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں
اور آسمان میں صرف دھوپ نہیں ہوتی بادل اور طوفان بھی ہوتے ہیں
اور لاہور صرف زندگی کی نشانی نہیں، مشکل قربانیوں کی یاد بھی دلاتی ہے
اسی لیے زندگی میں خوشی اور غم دونوں کو وجود ضروری ہے
ہ اگر صرف خوشی ہو تو انسان قدر کرنا بھول جائے
اور اگر صرف غم ہو تو امید مر جائے
اسی لیے آسمان کی وجہ نگاہ پھولوں کی نرک می اور لہو کی ہمت انسان کو متوزان رکھتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو فدرت کے بارے میں زیادہ سکھانا چاہیئے
سونچ بچے آسمان کو دیکھیں گے پھول اٹھائیں گے اور زندگی کی قدر سیکھیں گے تو و بیتھ تر انسان بنیں گے
موبائل اور ٹیکنالوجی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ فطرت سے دور ہو جاتا
ہاں جو کہ ف قطرت انسان کو سکون اور حکمت دونوں دت
ایک پھول کو کھلتا دیکھ ن نہ ب ا انسان گو صبر سکھاتا کتاایاں
کو دیکھنا توجہ سکھاتا ہے کیونکہ اس کی وسط کے سامنے انسان اپنی حقیقت
جبک لہو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی یہ ایک ذمہ داری بھی ہے
بعت خوب ہر دہن کن ہمیں بتاتی ہے کہ وقت قیمتی ہے
اگر تمہیں ان تینوں میں سے ایک چیز چننی ہو تو تم کیا چنو گے
مشکل سوال ہے لیکن شاید میں آسمان چنوں گا کیوںہ کہ اس میں امید اور آزادی دونوں کا
اور میں پھول چاہوں گی کیونکہ وہ دنیا کو خوبصورت بناتا تی ہے
بالکل صحیح اسی لیے اصل میں تینوں ایک دوسرے سے جدا
ہ میں بتا رہی ہوں ہوں میں پھول چنوں گی کیونک وہ دنیا کا خوبصورت بناتی ہے
ہلو
میں بتا رہی ہوں میں پھول چنوں گی کیونکہ وہ دنیا کو خوبصورت بناتی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کو پھول پسند ہے
ہاں ہاں
لیکن لہو کے بغیر نہ امید باقی رہے گی اور نہ
بالکل صحیح اسی لیے اصل میں تینوں دوسرے سے جدا ہوئے ہے
یہ گفتگو مجھے بہت پسند آئی میں آج آسام پھول اور لہو کو ایک نئے ان انداز میں سمجھا ا
آسمان آسمان
جی میں نے کیا بولا
آسام
میں نے بولا آسمان بھائی
اچھا اچھا ٹھیک مجھے بھی اب جب بھی میں آسمان دیکھوں گی پھولوں کی خوشبو محسوس کروں گی یا زندگی کی قدر کروں گی مجھے آج کی بات یاد آئے گی
اور مجھے بھی شاید اسی طرح مختلف چیزوں میں چھپی انسان کو بہتر بناتی ہے
بالکل آسمان ہمیں بلندی سکھاتے ہیں پھول ہمیں محبت سکھاتے ہیں اور لوہو ہمیں قربانی اور ہمت کا درس دیتا ہے
تو آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا